ہیلو
ہیلو السلام علیکم
ولیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ سنائیے آپ کیسی ہو
سب خیریت سے ہے ہمارے گھر پہ سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب خیریت سے ہے
ہاں جی بالکل میرے گھر پہ تو سب خری ہستتے ہیں بس سب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کھانا کھا رہا ہے امی جان کپڑے دھو رہی ہیں
بالکل ابھی صبح کا ٹائم ہے تو سب کے گھر پر ابھی تک کام ہی چل رہا ہوگا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
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور فرمائی آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ہاں آج امی جان نے نا کھانا جلدی پکا لیا تھا تو جلدی فری ہو گئے آج ہم
ہمارے یہاں پہ تو ایسا ہے کہ سنڈے کا ٹائم رہتا ہے چھٹیوں کا دن رہتا ہے تو اس دن تو کھانا بنانے میں ہماری امی کو لیٹ ہی ہو جاتا ہے
ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ کام ہو جاتا ہے اور بچے بھی گھر پہ رہتے ہیں تو پھر آلس سے آتا رہتا ہے یہ آرام سے کرتے رہیں گے
بالکل کہ صی کہہ رہی
ہاں سنڈے کا دن ہی تو ملتا ہے مستی کرنے کا بچوں کو بھی گھر والوں کو کو بھی
بالکل صحیح فرما رہی ہے نا تو ایسے سکول وغیرہ رہتا ہے تو صبح اٹھ کے ٹفن وغیرہ دے دو تو جلدی جلدی کام بھی ہو جاتا ہے سنڈے کا دن رہتا ہے چھٹی کا دن رہتا تو لیٹ بھی اٹھتے ہیں تو ہر کام میں لیٹ بھی ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
کہہ رہے تھے چلیے کہیں گھوم وغیرہ کر آتے ہیں گھومنے وغیرہ چلتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی میں بھی کہیں سفر پہ جانے کا پلان بن بن ہی رہی تھی
تو چلیے ہم بھی ہم کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے سفر پر پھر مزہ دوگنا ہو جائے گا
جی ہاں بالکل بالکل چلنا ساتھ میں ہے
تو اور فرمائیے کہاں جانے کا پلان بنا رہی تھھی آپ
جی میں تو کشمیر جانے کا پلان بنا رہی تھی مجھے نا کشمیر جانا بہت ہی زیادہ پسند ہے
ماشاء اللہ آپ نے تو ہمارے منہ کی بات چھیڑ لی ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ گرمیوں کے ٹائم پر ہے نا کشمیر وغیرہ جانے میں نا الگ ہی مزہ آتا ہے وہاں کی وادیاں اتنی خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو اپنا دل وہیں چھوڑ کر آ جائیں گے ہیلو بالکل ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز فرمائیے کیا بول رہی ت
ہاں گرمی ہاں گرمیوں کیی تو دن میں کیا ہے ویسے بھی گھر پہ بیٹھی بیٹھی پریشان ہو جاتے ہیں تو کشمیر جا کے نا بہت اچھا لگے گا وہاں کی بادیاں وہاں کے جھرنے پہاڑ وہاں کی ہریالیاں کا نظارہ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کشمیر کا تو
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ ہم کو بھی وہاں کی وادیں اتنی خوبصورت لگتی ہے ہم نے تو صرف کشمیر وغیرہ تو ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھا ہے کتنی سندر ہے ایسا دعا کرتا کہ ہم بھی ایک بار جائ اور پورا وادیوں کا نظارہ لے کر آئے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح گ جی آپ نے
بالکل وہاں کی وادیاں اتنی خوبصورت ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ کہ آنے کا دل ہی نہیں کرے گا آپ کو اتنی سندر وادیا ہے وہاں پر
ہاں جی بالکل ویسے میں نے تو اپنا کچھ سامان پیک کر لیا ہے آپ بھی کر لینا جلدی سے جلدی
بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ کھانے وے کی چیزیں بھی ہم رکھ لیں گے اور کچھ دوائیاں وغیرہ بھی رکھ لیں گے تاکہ بچے وغیرہ رہتے ہیں نا تو تھوڑا دوائی وغیرہ لے کے ہی چلنا چاہیے کبھی بھی کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑی موی دوائیاں بھی لے لیں گے اور گرم کپڑے بھی رکھ لیجیے گا اس ٹائم پہ ادھر ٹھنڈیوں کا ٹائم چل رہا تھا گرم کپڑے کام آئیں گے
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی آپ نے ج دوائیاں وغیرہ تو لے جانا ضروری ہے راستے میں اور گرم کپڑے تو ہمیں لے جانے ہی ہیں اگر دوائیاں لے جائیں گے نا ہم تو جیسے کہ راستے میں کوئی دقت آتی ہے تو پھر زیادہ پریشانی ت ہوگی ہمیں اگر ہمارے ساتھ میں دوائی وغیرہ ہوںگی تو
بالکل صحیح فرما رہی ہے کیونکہ نیا جگہ رہتا ہے تو ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں تو اپنی ضرورتیں کی چیزیں تو اپنے کو ساتھ ہی لے کے چلنی چاہیے
ہاں جی بالکل اور ویسے آپ آ بھی جلدی سے جلدی اپنا سامان پیک کر لے نا میں نے تو اپنا کر ہی لیا ہے
بالکل ہم اور ہماری امی چلیں گے دو ہی جن چلیں گے کیونکہ ہمارے ابو کو دفتر سے چھٹی نہیں ملتی ہے نا جلدی اسی لیے ہم اور ہماری امی امی ہی جائیں گے ہماری امی کو بھی نا کشمیر میں بہت سندر لگتا ہے
ہاں جی بالکل اور میری امی کو بھی کشمیر جانا بہت پسند ہے میری امی بھی جائیں گی اور میری پھپو جائیں گی میری خالہ باجی سبھی جائیں گی میرے خاندان میں سے دو
بالکل صحیح فرما رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ دگنا ہو جائے گا مزہ سب کے ساتھ جانے کا الگ ہی خوشی ملتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا جی آپ اپنے سبھی کے ساتھ میں جانے کی خش کچھ الگ ہی ہوتی ہے جی
ٹائم پر تو کشمیر ایسا لگتا ہے کہ پورا جنت سے کم نہیں ہے
ہاں جی بالکل صحیح اور ویسے میں نے نا جو سامان پیک کیا ہے نا اپنا اس میں نا میں نے ایک کیمرہ بھی رکھ لیا ہے اس میں مجھے نا راستے میں کیا ہے جاتے ہیں تو مجھے فوٹو وغیرہ کھینچنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے
ماشاء اللہ آپ نے تو ہماراری منہ کی بات چھیل لی ہم بھی یہی سوچے تھے کہ کیمرا وغیرہ لے کے جائیں گے تاکہ اپنے ساتھ سارے فوٹو اپنی یادوں میں لے کر آئیں گے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
نہیں بس سے تو سفر کرنا ہم کو بھی پسند ہی ہے پر ٹرین میں کیا دور سفر ہے نا تو ٹرین میں ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ادھر سے بہت زیادہ بس وغیرہ میں کیا بار بار اترنا وغیرہ پڑتا ہے تو ٹرین میں ہی کیونکہ دور سفر ہے تو ٹرین وغیرہ سے ہی جانا اچا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی جو چیزیں ہوتی ہےا پاس میں تو بس میں بھی اچھا ہی لگتا ہے کیونکہ کشمیر تو یہاں سے دور ہے نا ایک دن کا راستہ ہے ہمارے ہمارے یہاں سے پورا چوبیس گھنٹے کا تو کیا ٹرین میں ہی جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا
ہاں جی بالکل ا مجھے فرینڈ سے جانا پتا ہے زیادہ تر سے کس لیے پسند ہے وہاں کے نظارے وغیرہ منجر وغیرہ دیکھتے ہوئے جاتی ہیں تو وہ راستے میں کیا بہت ہی زیادہ اچھی لگ لگتی ہیں ہمیں تو اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے فنسی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی لیے ٹرین وغیرہ میں جانے سے نا الگ ہی مزہ آتا ہے سب کے ساتھ جاؤ نا تو بات چیت کھانا پینا کھاتے ہال چال پوچھتے وہ چلتے جاتے ہو نا تو سفر کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے
ہاں جی بالکل ویسے آپ کو سفر میں کیا زیادہ پسند ہے
ہم کو تو سفر میں سبھی چیزیں پسند ہے آپ کو پت ہے ہم جب بھی سفر میں جاتے ہیں ہم کو تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے
اچھا ماشاء اللہ مجھے تو بہت بہت بھوک لگتی ہے سفر میں ٹرین سے جاتی ہوں تو مجھے تو دگنی بھوک لگتی ہے سفر میں
نہیں میں نے بھی دیکھا ہے کئی کئی کو نا جو گھر پہ زیادہ کھاتا نہیں ہے نا وہ ٹرین وغیرہ میں زیادہ کھاتا ہے ان کو ٹرین وغیرہ میں نا کھانے پینے کی چیزیں زیادہ اچھی لگتے ہیں اور ہم کو نا ٹرین میں ہے نا نیند بہت زیادہ آتی ہے
ہاں آئیے تو سبھی کے سھ میں ہوتا تائیں
کیونکہ نا ٹرین میں ایسا لگتا ہے کہ ہم جھولے پہ بیٹھے ہیں تو مزہ آتا ہے اس میں نیند وغیرہ بھی بہت اچھی آتی ہے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
تو آپ کیمرا لے کر جا رہے یہ کہ ہم بھی لے کر آئے اپنا ساتھ کیمرا
جی ہاں ایک ہی سے کام ہو جائے گا ویسے تو پر کیا ہے راستے میں اگر کوئی دقت آ جاتی ہے تو پھر دو ہی کیمرے صحیح ہیں دونوں کے الگ الگ
بالکل تو ہم بھی اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے کر ہی آئیں گے تاکہ ساری یادیں اس میں ہم رکھ کر لائےیں اور انھر گھر پر دیکھنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے ان
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ا ویسے سفر میں تمہیں جھرنے دیکھنا کیسا لگتا ہے
ہم کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سفر کے ٹائم پہ جھرنا دیکھ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ سفر کا مزہ اور درگنا ہو گیا ہے
ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہوں جی اب وہاں کا جو جھرنے دیکھنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے وہاں کا بہتا ہوا پانی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا وہاں کی وہ کتنا سکون دیتی ہے جی دل کو
بالکل صحیح کہہ رہی ہے ہم نے تو کشمیر وغیرہ تو سب ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھا ہے ٹی وی کے پکچروں وغیرہ میں دیکھا ہم خود سے جا کے دیکھیں گے تو ہمارا سپنا پورا سچی ہو جائے گا کہ کشمیر کتنا سندر ہے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
ارے سفر میں تو راستہ نہیں بھولیں گے سب کے ساتھ ہی رہیں گے نہیں تو ہم بھی دیکھا پھر بھی ہم بھی ہم نے گئے تھے نا تو ہم بھی ایک بار اپنا راستہ بھول گئے تو وہاں کے لوگ بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو میں ایک بار سفر میں ہے اپنا راستہ بھٹک گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے میری بہت سہایتا کی تھی تو میں اپنے پریوار وغیرہ سے واپس سے مل گئی تھی تو وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں
ہاں جی بالکل آپ کو ویسے دوستوں کے ساتھ میں جانا پسند ہے کہ گھر والوں کے ساتھ میں یا پھر اکیلے
اکیلے تو گھومنے میں مزہ ہی نہیں ملتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے پریوار والوں کو بھی ساتھ مزہ آتا ہے بس اب ایک سچ چلتے ہیں نا دو پریوار دوست کے بھی پریوار ہو اپنے بھی پریوار ہو تو مزہ اور آتا ہے گھومنے وغیرہ میں
ہاں جی بالکل چلو پھر جلدی تیاریاں کرتی ہیں سفر کی پیکنگ کر لو آپ تو
ٹھیک ہے ہم بھی اپنے سفر کی پیکنگ کر لیتے ہیں چلیے آپ سے بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا
ہاں جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی اللہ حافظ
اللہ حافظ